ہیلو
ہیلو
ہاں جی سلام و علیکم
جی وعلیکم اسلام اور جی بالکل خیریت سے ہیں سب اچھے سے ہیں آپ فرمائیے
جی میں بھی بالکل خیریت ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں
جی جی جی بالکل کھانا کھا لیا آرام کر رہے تھے
اچھا کیا پکایا تھا آج آپ نے
جی آج میں نے وہ بنایا تھا کددو
ہاں ماں جا تا تو بہت اچھی بات کدو کی سبزی نا ہاں اچھی لگتی ہے ان دنوں بچے کیری ہو کیری وغیرہ ڈال کے اچھی بنتی
جی جی بالکل کبھی کبھار کیا ہے کچھ الگ سبزی بنانی چاہیے تاکہ اچھا لگے
ہاں جی بالکل
وہ کیا ہے جائقہ بدلتا رہتا ہے نا تو سواد بنا رہتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل بالکل صحیح فر مایا تھا آپ نے اور ویسے نا عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کے یہاں پہ
جی جی بالکل عید کی تیاریاں اچھی چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ
اچھا ہمارے بھی یہاں پر بھی تیاریاں اچھی چل رہی ہیں میری امی جان تو ابھی سے لگی ہوی ہے سجاوٹ میں گھر کی صاف صفائی سجاوٹ میں اور مہمانوں کے لیے بھی ابھی نمنترن دے رہے ہیں
جی جی بالکل وہ کیا ہے محترما آپ کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں جتنی ذیادہ ہو سکے اتنی صفائی پہلے سے ہی کرلی ہے
ہاں جی بالکل بالکل صحیح
کوئی بھی تہوار آنے سے پہلے صفائی ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے گھر بھی ایک دم اچھا اچھا سندر سندر خوبصورت سا
ہاں جی بالکل تو ہر تہوار آتا ہے نا تو سب سے پہلے صاف صفائی کی سجاوٹ کی پہلے پڑتی ہے
جی جی بالکل
ویسے تو ہے تو گھر کی صاف صفائی سجاوٹ بھی نہ ہو پائے
جی
ویسے توار نہ آئے عید کا توار تو گھر کی صاف صفائی اور سجاوٹ بھی اتنی جلدی نہ ہو پائے
ہاں بالکل وقت تو لگتا ہی ہے
ہاں جی ویسے آپ کے یہاں پہ کون کونسے مہمان آتے ہیں عید پر
جی جی بالکل باجی وغیرہ سبھی خالہ آجاتی ہے مامو جان اگر وقت مل جاتا ہے تو آ جاتے ہیں پھوپھو جان پھپو جان اور خالو پھوپا جی وغیرہ سر زیادہ تر آ جاتے ہیں لیکن جن کو وقت نہیں ملتا تو پھر وہ نہیں آ پاتے
سارے مہمان آ ہاں کوئی پھوپو خالا باجی وغیرہ مامو سبھی آتے بہت سارے مہمان آتے اور نا
ہمم
بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے مہمانوں کو دیکھ کر اور مہمانوں کے نا بچے بھی آتے ہیں ساتھ میں
جی جی بالکل بچے تو آئیں گے بچے کہاں جائیں گے اور بچے آ تے ہے تو گھر میں رونق بن جاتی ہے پورا ماحول بدل جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ماحول بدل جاتا ہے اور نا بچوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے تو کتنا شور کرتے ہیں بچے
جی جی بالکل اور کیا سب اپنے ملتے ہیں تو اچھی مطلب گفت سب سے گفتگو کر کے اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل اور مجھے یہ تو نا ہمم میں سوچ رہی تھی کہ عید تو آئی گئی ہے جو مہمان ہو کے جو بچے آئیں گے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نا ان کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ لے آؤں میں مار
جی جی جی جی بالکل آپ کا خیال ایک دم درست ہے
ہاں جی مہمانوں کو مہمانوں کو تو گفٹ دیتے ہی ہیں اور جو ان کے بچے آتے ہیں وہ بچارے ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں ان کے لیے کچھ گفٹ لائیں گے تو تو وہ خوش بھی ہو جائیں گے
جی جی بالکل بچوں کو بھی کیا گفٹ وغیرہ پسند آتے ہیں اچھے لگتے دے گس انکے مطلب جو ان کی ضرورت کے حساب سے اگر انہیں گفٹ دیا جائے تو انہیں کافی پسند آتا ہے
بچوں کو بھی بہت مطلب یہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم ہماری خالا کے گئے ماموں کے گئے یا پھوپوں کے گئے تو وہاں سے ہم کو گفٹ ملا تو اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا آپ کے یہاں پہ کیا پکتا ہے ویسے عید والی دن
جی
کیا کیا پکاتی ہو آپ عید والے دن کیا کیا پکتا ہے
جی جی بالکل ہمارے یہاں عید پہ سوئیا بنا لیتے ہے کوئی آلو چھ آلو چھوولیں یا آلو ٹکی اور بھی بہت سارا کچھ جو مطلب پسند ہوتا ہے گھر والوں کو فیملی والوں کو تو وہ بنا لیتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ مجھے تو نا جوکھ چرا پکتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے
جی جی بالکل وہ کیا سب اپنی سہوولت کے حساب سے الگ الگ کھانا بناتے ہیں وہ کیا ہے عید گد میٹھے سے تو نا من بن جاتا ہے نا سمویا سے تو توسے کیا ہے تھوڑا تیکھا بھی نمکین بھی بنانا پڑتا ہے
ہاں جی بالکل اور ویسے نا سوییا وغیرہ کے ساتھ میں کچھ نا میٹھے کے ساتھ میں نہا کچھ تیکھا ہونا چاہیے تیکھا ہو جب اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ میٹھا ہونا چاہیے
جی جی بالکل یہی ہوتا ہے کہ میٹھے کے ساتھ تیکھا ہو تیکھے کے ساتھ میٹھا ہو تو من کیا ہے تھوڑا اچھا رہ رہتا ہے ایک ایک چیز کھا کے نا من بھی تھوڑا سا مطلب پتا نہیں کیسا ہو جاتا ہے عجیب سا کیونکہ تیوہار کے دن تو یہی ہوتا ہے نا کہ صبح سے بس وہی ایک چیز کھائے جاؤ تو پھر من بھر جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نہ میں سوچ رہی تھی کہ میری امی جان بول رہی تھی کہ ایک دو لوگ اور ہوں ان کو بھی بلا لینا ہی دیتا پھر میں نے سوچا میں آپ کو بھی بلنلونگی پھر سبھی لوگ آئینگے نہ تو بے حد ہی زیادہ خوشی ہوگی آپ آپنی امی جان کو کھلا کو باجی کو اپنے شوہر کو سبھی کو ساتھ میں لے کے آنا
جی جی بالکل آپ کا خیال ایک دم درست ہے مجھے وقت ملے گا میں ضرور وقت نکال کے آپ کے گھر آؤں گی
جی ہاں بالکل نا جلدی سے اور نا دو تین دن پہلے آنا آج بہت سارے مہمان آتے ہیں تو نہ گفتگو وہ نہیں ہو پاتی ہے پھر ان کے سامنے کیا کام میں ہی لگ جاتا تے ہیں تو نا پہلے سے آؤگی تو گفتگو بھی ہو جائے گی اور بچوں کی بول رہی تھی نہ میں مہمانوں کے بچوں کے لیے گفٹ وغیرہ بھی لے آئی بازار سے
بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں اچھا درست خیال ہے آپ کا ایک دم صحیح ہے جیسے گھر میں تیوہار ہوتا ہے نا تو رونق لگ جاتی ہے مہمان وغیرہ آتے ہیں پھر ان کے ساتھ میں بچے بھی آتے تو پھر گھر میں ماحول سا بنا بن جاتا ہے کہ اتنا اچھا لگتا ہے اور لیکن جیسے تہوار نکل جاتا ہے اور پھر اس اس کے بعد میں سب مہمان اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا جیسے گھر کے جیسے خالی خالی سا ہو گیا ہے پورا گھر ہی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے خالی خالی سا ہو جاتا ہے اور من بھی نہیں لگتا ہے ایسا لگتا
جی جی جی جی جی بالکل وہی تو نا کہ تو ایک دم سے اتنے سارے مہمانوں میں بیٹھنا اٹھنا اور گفتگو وغیرہ کرنا کوئی اپنے حساب سے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کسی کی پسند سے کیا بنا رہا ہے کیا کتنا اچھا لگتا ہے نئی دال مرچی تیوہار ختم ہوتا ہے سب کی ہاں ہم تو جا رہے ہیں ہم نے تو کر لیا ہمارا سامان پیک مجھے برا لگتا ہے کہ بس ایک دو دن کی رونق تھی یلو چلے بھی گئے سب اپنے اپنے گھر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ویسے نا آپ روزہ نہیں رکھتی ہے روزہ
جی بالکل جی بالکل رکھتے ہے نہ روزہ رکھتے ہے
اچھا ہم بھی رکھتے ہیں اور نہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے روزے بنائے ہیں ایک تو پڑھنے کے لیے قرآن بنائی ہے کافی دل کو سکون ملتا ہے ایسی ایسی مطلب اللہ کی عبادت کر کے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نہ ویسے کہہ یہ ہی ہے نا کہ جو عید کا تہوار آتا ہے جو محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے
جی جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں بھائی چارے کا محبت کا ہے کسی کو تکلیف مت دو آپ کسی کا برا مت سوچو کسی کو برا مت کہو کیونکہ اس سے کیا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے
ہاں جی بالکل بالکل اور فرمائیے ویسے نا عید کی تیاریوں میں آپ کے گھر پہ تو سبھی جنے لگے ہوں گے
جی جی بالکل عید کی تیاری چل رہی گھر میں صفائیاں چل رہی ہیں اور خریداری تو آپ کو پتا ہی ہے کہ چلتی رہتی ہے کبھی بچوں کے لیے کچھ لانا کبھی اپنے لیے کچھ لانا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے تہوہار آتے آتے پھر لاسٹ میں تو یہی ہوتا ہے اری یہ چیز و گی ٹھیک ہے مارکیٹ چلو بازار جا کے یہ لانا ہے وہ لانا ہے بس یہی لگا رہتا ہے تیوہاروں پے تو
ہاں جی بالکل ہے نا گھر چیک کوئی سا بھی تیوار ہو نا خریداری تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے ہر سار پہ نا چلتی رہتی ہے خریداری تو
جی بالکل
اور بچے تو نا ہر بار نئے ہی اپنی مانتی ہیں انہیں نا ہر بار نئے نئے کپڑے چاہیے
جی جی وہ تو سب کو ہی چاہیے ہوتا ہے سب کا دل ہوتا ہے تہوار آیا اتنے دنوں میں تو پھر نئے کپڑے ہو سب کو چاہیے ہوتا ہے بچوں خاص طور پے بچوں کو کیا تھوڑا مطلب الگ ہی چھاؤ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہاں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ ملے گا ہمیں وہ ملے گا ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کپڑے چاہیے کوئی بچھ کوئی بولے گی ہم کو چپل چاہیے سینڈل چاہیے ہے تو سب کو اپنا اپنا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے ہوتا ہے مجھے وہ چاہیے ہوگا
ہاں جی بالکل چلو ٹھیک ہے نا مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی جی بالکل اللہ حافظ
جی خدا حافظ